السلام علیکم
وعلیکم السلام خیریت سے بھائی
جی جناب خریت سے آپ بتائیں آپ کیریت سے
جی جی الحمد للہ اللہ کا شکر ہے دعا ہے آپ کی خریت سے ہی
تو آج ہم بات کریں گے پالوشن پر
او اچھا اچھا ہاں پولوشن بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کے دور میں
ہاں جی بالکل بہت پالوشن ہو رہا ہے آج کل اس کو روکنا پڑے گا کم کرنا پڑے گا پالوشن کو
بالکل بالکل دیکھو جو آج کے دو جی ہاں فرمائیے جی جی جی دیکھو پالوشن اپن دیکھتے ہیں سب سے مین کارن ہے پولوشن کا وہ ہے کہ مطلب ایک تو پیڑ پودے ہیں نہیں پڑ پیڑ پودوں کی نرنتر کٹائی ہو رہی ہے اور کیا ہے مطلب سیٹیوں کے اندر لوگ پیٹرول اور ڈیزل کے وہن زیادہ یوز کر رہے ہیں
جی جی جی میں میڈیکل فیلڈ سے ہ تو میں تھوڑا میڈیکل فیلڈ کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو
ا اچھا اچھا اچھا جی آپ بتائیے میڈیکل فیلڈ کے بارے میں کس طریقے کا انوھو ہے آپ کا
یہ ہمارے میڈیکل فیلڈ میں بھی بہت ویسٹ نکلتا ہے آپ کو پتتا ہے جیسے بلڈ ہوا ٹیشو ہوا اوررگن ہوئے بہت سارے ہوتے ہیں جو بہت سارے ویسٹ نکلتے ہیں ہمارے باو میڈیکل ویسٹ میں
جی جی جی بالکل بالکل
تو یہ یہ بھی پریاورن کو بہت ہانی پہنچاتے ہیں بہت نقصان پہنچاتے ہیں پریاورن ل کو
جی جی بالک فرمایاد میں
تو اس بایو مڈیکل ویسٹ کا مس مینجمنٹ بہت ادھک ہو رہا ہے اس سے گلوبل وارمنگ بڑھ رہی ہے
او اچھا اچھا اچھا اچھا
تو اس بایو میڈیکل مینجمنٹ کو صحیح ڈھنگ سے یوج کرنا ہے ت ہی گلوبل وارمنگ کام ہو پریاورر سدھ رہے
بالکل بالکل جی
اب کیا پریاور میں کیا پولوشن زیادہ ہو گیا تو اس سے تو نئی نئی ڈ بیماری ہو رہی کھیل رہی ہے بچوں کو یہب چھوٹے چوٹے بچے ان کو بیماری پھیل رہی ہے ساس لینے میں تکلیف تو ہو رہی ہے
او اچھا اچھا ہاں بہت سی تکلیف ہوتی ہے جن کا سامنا کرنا پڑتا ہے پولوشن کی وجہ سے
جی بالکل بہت بیمار نئی نئی بیماری آ رہی ہے پلوشن کی وجہ سے
بالکل بالکل کون آج اپن دیکھیں مطلب دلی جیسے بڑے شہر میں اتنا پالوشن ہے کہ وہاں پر سانس لینا بہت بھاری ہو رہا ہے تو یہی ہے کہ مطلب انسان کو کم پالوشن کرنا چاہیے اور نہ کریں تو بہتر ہے اپنی ضرورتوں کو اتنا ہی اہمیت دے جتنی دینی چاہیے
جی بالکل
جیسے اپن کو کہیں جانا ہے تو اپنے واہن کو کم وز کرے پیٹرول ڈیزل سی این جی آ گئے آجل کل الیکٹرک آ گئے تو وہ زیادہ یوج جی
اں جی اور آج کل وہ بھی ہو گئے نا مطلب ایک موٹر سائیکل پہ تین بیٹھ سکتے ہیں مطلب تو پھر بھی سب کے پاس الگ الگ بائ گے تو الگ الگ سے جائیں گے گھومنے کے لیے دوست نکل گئے تو سو لگا دی جائے گا
بالکل
جہاں ایک گاڑی کا یوز ہوتا ہے وہاں تین تین گاڑی یوج کرتے ہیں
بالکل بالکل یہ ہے نا مطلب ان کو فکر نہیں ہے
ہاں اور آج کل ہر گھر میں دو دو گاڑی تین تین گاڑی ہوتی ہے یہ بھی پولوشن کا بڑا حصہ ہے
بالکل بالکل اس سے بہت زیادہ پالوشن ہوتا ہے
جی
اللہ اللہ ہدایت ہے ہم لوگوں کو
ہ
جی کم پولیشر ہوگا تو سانس لینے کی بھی دقت نہیں آئی ہے اپن کو
جی جی بالکل ہمارے سواستھ کے لیے بھی اچھا ہوگا
بالکل بالکل بالکل اور دیکھو پہل اپن کو یہ کرنی پڑے گی
جی جی آپ جانتے ہو پہلے کی آجمی عمر ہوتی تھی نبے سال سو سال ایک سو دس سال تو آج کل کے کتنے پچاس سال بس لاٹ یہگ تو اس کا ایک کار پولوشن بھی ہے
جی بے شک
تو یہ کہ پولے اپنے آس پاس ہمیں صفائی رکھنی چاہیے زیادہ کچرا نہ کرے ب وہ اگر صاف صفائی رکھیں گے تو پولوشن کم ہوگا
بالکل بالکل بالکل ہاں یہ ہے اگر صاف صفائی ہوگی انسان کی
بالکل ہاں اگر اس اگر انسان اپنے پاس صاف صفائی رکھے روزی نے سوستھ رہے تو بیماری بھی کم ہوئے گی ڈاکٹروں کا خرچہ بچے گا
دیکو ہر چیز کا فائدہ ہے اگر پالیوشن آپ نہیں کر رہے یا پولیشن کم ہو رہا ہے آپ کی زندگی میں تب وہ ہر چیز سے بینیفٹ ہے
جی بالکل
اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا سواستھ اچھا رہے نرنتر ہم یی نبے سو سال کی عمر سےجیے پر کو د کو پولشن سب سے بڑی بیماری ہے سب سے چھٹکارا پانا ہوگا
جی بالکل
جب جا کے آگے تک کا جیون وتیت کر سکتے ہیں اچھے سے
جی جی بالکل
اور آپ بتائیے آپ کے انوبو سے مطلب آپ سبزی منڈی وغیرہ جے ہیں تو کس طریق سے پالوشن کا کمنے کی کوشش کرتے ہیں
جے آپ ا سبزی لینے جاہؤ تو میرے حساب سے جو پلاسٹک کی پولیتھین آتی ہے اس پہ بالکل بین لگانی چاہیے ا آپ اپنے گھر سے تھیلا لے کے جائیے اس اس میں سبزی لائیے پولیتھین بین ہو بالکل پولیتین سے ہی بہت زیادہڑ پولوشن پھیلتا ہے
بالکل بالکل پولیتھین کا یوز کرنا ہی چاہیے اپ
جی بالکل
جی
اور
ہوتا ہے کافی لوگ کے پاس ہوتے ہیں کیری وغیرہ لیکن پھر بھی پین کا یوز کرتے
جی بالکل
یہ ایک بڑھاوا ہے ایک طریقے سے
جی بالکل پھر جلا دیتے ہیں ان سے زیادہ پردوشن پھیلتا
جی بالکل درست فرمایا آپ نے یہ جو جلانے کا سب سے مین کار یہ یہی ہے کہ پولوشن چ بک کرتا ہے
جو اس کا دوا ہوتا ہے نا وہ ہماری ساس ہمارے اندر جاتا ہے ہم آکسیجن لیتے ہیں تو وہ نقصان کرتا ہے ہمیں بہت زیادہ
جی جی الحمد للہ کہتا ہے جناب آپ کو تھوڑا مطلب بہت اچھا نالج ہے میڈیکل لائن سے
جی میڈیکل فیلڈ سے تو ایکسپرینس ہے تھوڑا بہت
اچھا ہاں وہی نا تجربہ بولتا ہے انسان کا سب کچھ نہیں تجربہ بولتا اس کا اللہ آپ کو ایسا ہی کامیاب کرے آپ کو میڈیکل فیلڈ میں آگے پہنچاائے وہ جی بہت اچھا کام کر رہے ہو آپ میڈیکل لائن ب ان شاء اللہ انشاء اللہ جلد سے جلد گزائےیا آپ کااں
انشاء اللہ
اور آج بتائیے آج کیا کھایا آپ نے کیا بنایا
جی ابھی تو میں کیا تھوڑا سا لائبریری میں تھا تو لائبریری سے باہر آ گیا ابھی تو ابھی کھانا نہیں کھایا ابھی کھانا تو کیا لیٹ کھاں گا اب بریک فاسٹ کر کے آیاؤں گھر سے
وہ اچھے سے بریک فاسٹ کر کے آ رہا ہوں ہاں کھانے کا ٹائم تو وہی دو ایک بجے ہو جاتتا ہے جی ہاں صحیح ہے بٹس وغیرہ جی
آپ نے کھا لیا کھانا
ہاں میں بھی فارغ ہوا تھا کھانا وانا کھا کے اور تھوڑا شوق پر آیا ہوں تھوڑا شوق سنبھالیا
اچھا جی
کیا کر
شاپ شاپ چلاتے ہو آپ کس چیز کی شاپ ہے آپ کے
وہی اپنا مین کیسے ہیں
اچھا جی ماشاء اللہ
ان شاء اللہ اس کو اچھا ہے ڈیولپمنٹ کر کے کیسے بنانے کا پلاننگ ہے اللہ بس کامیاب کرے
ب انا اللہے بھی کام آ گ گے
بے شک بے شک اللہ آپ کی دعا جلد سن
نار
اور بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے مطلب پولوشن رو سنے کے لیے اپ کو کیا کیا قدم اٹھانے چاہیے کیا کیا کرنا چاہیے اپ کو زیادہ
تو میں سب سے پہلے تو یہ سب سے پہلے تو یہی ہے کہ میں میڈیکل فیلڈ سے ہے تو میں اس کی رائے دوں گا پہلے تو جو ہمارے بایو مڈیکل ویٹ ہے اس کا مس مینجمنٹ نہیں ہو
اچھا جو نشکارن ہے وہ اچھے طریقے سے نہیں ہو پا رہا جی جی
ابھی کیا اب اس کا جو اس کو تو ڈسٹ بین کی کوئی چیز ہے تو اس کو نسکرن ڈھنگ سے اس چیز کا کر کے ابھی آپ جانتے ہو میڈیکل فیلڈ میں تو بہت ساری چیزیں ہوتی ہے سرینج ہوتی ہے آرگن ہوتے ہیں ٹیشو ہوتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں اگر ہم ان کے ہاتھ میں آج تو سنکرمن پھیلتا ہے ان چیزوں سے تو ایک دوسرے سے پھیل جاتی ہے تو ان چیزوں کا
ھم ج
تاکہ بیماری ایک دوسرے کو نہ پھیلے
بالکل بام سے
اور آپ بتائیں آپ کے انوبو سے
جی میرا نام اسی دا مطلب میں سو چلاتا ہوں تو جتنا بھی میرا ویسٹیج مالے میں اس جلاتا نہیں
جی
اس کا جو نشکارن ہے وہ اچھی طریقے سے کرتے ہیں
اچھا ج ماشاء اللہ
ج ج
م یہ ہے کہ بس اپنا دھیان رکھے صاف صفائی رکھے میں اپنے آپ پانچ بندگی میں پھیلائے
وہ ہ اچھا ہاں جی جیض ج ڈ
سوچھ رہے گا انڈیا سوستھ رہے گا انڈیا تبھی بڑے گا انڈیا
ا م ن وٹر ج تو سید روگا کاا اچھا اچھا کیں پڑا گا
ب یہ خود کو کرنی پہلے
بالکل بالکل ش گ سر میں آپ کی جی ؤ گا بالکل بالکل بکل اے جاؤ پ تو یہ کر لنے گ چ پڑ توگا
اگر ایئر ایئر پردوشن ہوگی تو ہم آکسیجن لیں گے تو بیماری ہمارے اندر جائے گی
ج چلو بہت اچھا لگا مجھے ج آپ سے بات کر کے آپ نے اتنا کچھ سمجھا ہے ان شاء اللہ پھر بات ہوئی ہے اللہ پھر
ان شاء اللہ حافظ